ہیلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں اپ
الحمد للہ میڈم آپ کیسی ہیں
میں بہت اچھی ہوں ٹھیک ہوں الحمد اللہ
آپ کے والد اور والدہ کیسے ہے
ماشاء اللہ گھر میں بھی سب ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کا بہت شکر ہے بہت رحمت
جی اور آپ کے چھوٹے بھائی اور بڑی بہن کیسی ہے
اپی چان بھی اچھی ہے اور میری امی جان بھی اچھی ہے اور میرے بڑے بھائی جان چھوٹے بھائی جان وہ بھی اچھے ہیں اس لیے ہمارے دو بڑے بھائی ہیں
اور ایک اچھا سوری ایک بڑے بھائی ہیں ایک چھوٹے بھائی ہیں اور ایک چھوٹی بہن ہے اور مطلب میں ہوں مطلب ہم چار لوگ ہیں
ماشاء اللہ ماشا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کہاں پے ہے آپ
میں بس گھر پے ہی تھی آج کل کے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی صحتوں کو خراب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سبھی چھوٹے بڑے بزرگ سب کو یہ موبائل فون کے یوز کا اتنا گندا ایک چسکا لگا ہوا ہے تو اس اس بارے میں کیا خیال ہیں آپ کے یہ موبائل فون کے کیا ایڈوانٹیز ڈس ایڈوانٹیز کیا نفع نقصان کیا ہے
موبائل فون آپ مان لو یہ دو دھاری تلوار ہے اس کے اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہے جیسے پہلے لوگوں کو آپ دیکھو کتنا دور چلنا پڑتا تھا کچھ بات کرنی ہوتی تھی کسی سے آج کل تو سیکنڈوں میں بات کر پاتا ہے انسان جیسے آپ دیکھ آپ میں دیکھو کہاں ہے میں کہیں رہتا ہوں آپ کہیں رہتے ہو لیکن ہم کیسے اچھے سے بات کر پا رہے ہیں کبھی کسی کی تصویر کھینچنی ہوتی ہے وہ بھی اٹھا سکتے ہیں آج کل تو ویڈیو کالز بھی ہو رہی ہے آپ خد دیکھ لو
جی آپ نے بالکل صحی فرمایا بٹ آپ نے نعمتوں کی طرح فون کو دیکھا اور آپ نے اسے اچھے طریقے سے یوز کیا آپ نے اچھائیاں بتائی بٹ ایک جو لوگ ہیں کچھ لوگ اسے غلط سائڈ سے بھی یوز کر رہے ہیں موبائل کو موبائل کی جگہ نہیں جیسے کہ ایک چوبیس گھنٹے کا کھانا پانی ریسٹ ٹائم پاس ہر طریقے کی چیز ایک فون ہی بنا دیا گیا ہے تو یہ چیزیں بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا
جی آپ وہ بھی تو دیکھو کہ آج کے زمانے میں موبائل فون یہ ایک مطلب ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو شوق ہو یہ ہونے کا یہ چیز چاہیے لیکن یہ آج انسان کی ضرورت بن گئی ہے آپ کو اگر وقت بھی دیکھنا ہوگا اس کے لیے بھی فون ہی ہے کسی کی سات بات کرنی ہوگی فون ہے کسی کی تصویر لینی ہوگی فون ہے ریڈیو ہوگا وہ بھی فون میں ہی ہے انٹرنیٹ ہوگا فون میں پیسے ڈالنے ہوں گے فون
جی جی جی تو یہ تو آپ بات صحی بول رہے ہیں کہ بہت ساری ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کافی اچھا فائدے مند ہے یہ فون ہمارے لیے لیکن پھر بھی جو ہمارے چھوٹے جو ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو اس فون کی کیا ضرورت ہے آپ مجھے بتائیے کوئی ضرورت نہیں ہے جتنے میرے خیال ہیں
آج کل جو اسکول ہے نا معاشرے میں جو اسکول ہے ہمارے تعلیم داری وہ تو آج آج کل بچوں کو خود کام دیتے ہیں فون پہ ہی کی اپ فون سے پڑھ کے یہ کام کر کے آؤ اب ہوم ورک اگر کر رہا ہوگا وہ بھی فون سے ہوتا ہے کچھ اگر ان کو یاد کرانا ہوگا وہ بھی فون سے پڑھانا ہوگا وہ بھی فون سے آپ دیکھو جب
تو پھر یہ تو ہماری حکومت کی طرف سے ہی غلط چیزیں ہیں میرے میرے جو خیالات ہیں اس بارے میں ایک پندرہ سال سے جو چھوٹے عمر کا بچہ ہے آئی تھنک اس کے لیے فون سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے
ارے نہیں کیا ہو گیا آج کل کے بچے اب تو پتہ ہی یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فون ہوتا ہے ہاتھ میں تو پندرہ سال تک جب کوئی بچہ فون ہی نہیں چلائے گا تو وہ اپنی جنریشن کے ساتھ کیسے چل پائے گا
مطلب پیروں پر پیر ڈال کے قدم سے قدم نہیں مل پائیں گے
ہوں کیونکہ یہ تو سیدھی سی بات ہے جو بچہ بچپن سے فون چلا رہا ہوگا چلو اس کے نقصان بھی ہے اپنی جگہ بٹ فائدے بھی تو ہے اس سے بچہ آپ خود دیکھو کتنا ایڈوانس ہو جاتا ہے
یہ بھی بات ہے تو پھر اس کے لیے تو آپ کا یہی ماننا ہے کہ فون کے ساتھ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں تو وہ سب صحی چل رہی ہیں
ایسا بھی نہیں کہہ سکتے آپ خود دیکھو کوئی بزرگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے ساٹھ ستر کی عمر والے جو ہمارے دادا جی ہوتے ہیں کچھ پاپا ہوتے ہیں انکل ہوتے ان کے ساتھ تو فراڈ بھی ہو رہا ہے کہ آپ او ٹی پی دے دو ہمیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے لیکن آپ کو تو پت ہی ہے اس کی جگہ کیا ہو جاتا ہے آج کل
پکی
میری بووا کی جو کیا بولتے ہیں اسے ننند ہے
جی جی جی سمجھ سکتی ہوں میں ہاںند تو کیا ہوا ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا
تو ان کو فون آیا کہ آپ اپنا ایسے ا آپ کے آپ مطلب پیسے جیت چکی ہے ڈیڑھ لاکھ
جی
تو آپ اپ اپنا ڈیبٹ کارڈ نمبر بتا دیجیے ہم آپ کے نمبر اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیں گے انہوں نے دیا ان کے فون پہ او ٹی پی بھی آیا انہوں نے وہ بھی دیا پھر آپ کو تو پت ہی ہے کتنے اچھے پیسے آئے ہوں گے ان کے کاتے میں
جی جی جی
بچاری سات دن تک سو نہیں پائی ہے سوچ رہی تھی ان پیسوں کا کیا کرے
جی جی جی بہت برا ماحول چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں
جی میں اسی یہی بہت بول رہا تھا کہ یہ دو داری تلوار ہے
واقعی واقعی آپ صحیح بول رہے ہیں ایکچولی یہ جو کچی نیت کے جو لوگ ہوتے ہیں جو انسان ہیں
ہاں
سب انہیں کا کیا ہوا سب ہے یہ سب انہیں کی غلطیاں مشکلات اور یہ سب جو بھی یہ برائیاں پھیل رہی ہیں مطلب جو کمانے کا آسان طریقہ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں حلال طریقہ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو یہ سب غلط چیزوں پہ جاتے ہیں تو اب فون جیسی چیز جو ہمیں نعمت کے لیے ملی ہے ہماری اچھائیوں کے لیے ملی ہے اللہ کا شکر شکر ہے کہ فون جیسی کوئی چیز دنیا میں بنی ہے ہمارے لیے اور موسٹلی موسٹلی ہمیں اچھی چیزوں کے لیے لیکن یہ فون سے ہی تو بری چیزیں بھی ہو رہی ہیں اب بری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے جو انسان ہے جو کچی نیت کے انسان ہیں جو حرام کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سب انہیں کی غلطیاں ہیں اب یہ تو پھر ایک ہی مدعا آتا ہے کہ انسانوں پہ ہی یہ چیز پوری دار مدار ہے انسانوں پہ کہ وہ اس چیز کو کس طریقے سے لے رہے ہیں
جی آج کل تو آپ خود دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس پہ بھی کبھی کچھ آ جاتا ہے تو لوگ اس کو کتنا زیادہ غلط استعمالس کرتے ہیں ایسے
بالکل بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ
لیکن پھر وہی یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی دو اب مان لو تب کی ہے کوئی اچھا طبقہ ہے کوئی برا طبقہ ہے کچھ اچھا استعمال کرتے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے کچھ اپنے ایسی
کچھ برے کرتے ہیں ایکچولی فراڈ وغیرہ کے کیس تو میں نے خود پرسنلی بھی ایک ایکسپریئنس کیا ہاں میں بھی مطلب رسک کے لیے کافی میں اپنے ہاتھ پیر مار رہی تھی کہ کچھ مجھے گھر بیٹھے مل جائے تو میں نے میں نے بھی جیسے عام ہمارے لوگ سوچتے ہیں ویسے بھی میں نے بھی اسی طریقے اسی راستے کو اختار کیا سوچا یہ کچھ فون کے تھرو ہی مجھے مل جائے تو ایک ایپ تھا اس میں کچھ تھٹریڈنگ وغیرہ کا جو کام تھا اور وہ بھی اللہ اور رسول کی باتیں کرتے وہ اس طریقے سے تو یہ اتنا فراڈ کرتے ہیں آپ اپنے رب کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو اپنے پیارے نبی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو آپ صرف ایک رس پڑھانے کے لئے یا حرام طریقے کا لوٹنے کے لئے آپ سات سو دے دیجیے آپ آٹسو س دے دیجیے تو میں بھی بہت بچ گئی ہوں اس چیز سے تو اب تو میرے بہت ہی جو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو یقین ہوتا ہے وہ بہت ہل چکا ہے
زیادہ تدہ سب کو اچھے اچھے کاموں کی طرف لے آپ کو پتہ ہے میں خود جب چھوٹا تھا یہ پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے
پھی
تو وہ جب جیو نیا میں آیا تھا تو اس ٹائم پہ کچھ وہ گیمبلنگ والی جو والی ایپس بھی آئی تو ان میں سے ایک میرے پاس بھی تھی پہلے مہینے تو انہوں نے بہت یہ منافع کرایا میرا
جی
لیکن پھر اس کے بعد جو نقصان ہوا وہ تو بہت ہی زیادہ کیونکہوں نےجھے آج
جی جی جی جی جی جی
پہلے اگر تیس چالیس ہزار آئے پھر آپ مان رہو ایک تو وہ بھی گئے اور اپنے بھی دس بیس ہزار گئے
بس وہی چیز ہے نا دیکھیے یہ لوگوں نے جو اپنے حرام طریقے کا ایک یہ شروع کر دیتے ہیں نا یہ برائیاں پھیلانا اور یہ اپنی کچی نیت کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے چھوٹے سے بزنس کو بڑا کرنے کے لیے آپ چار لوگوں کو جوڑ رہے وہ ایمانداری کا واسطہ دیک کے اللہ کا واسطہ دیک کے ایک چھوٹا یقین آپ لوگوں کے دلوں میں لاتے ہو کہ نہیں یہ سچا ہے اچھا ہے اور بعد میں اس طریقے سے لوٹنا اب جس انسان کے پاس اتنی پونجی بھی نہ ہو اس نے بھی وہ لگا دیا ہو صرف آپ کی باتوں پہ آ کے یقین کر کے تو پھر یہ بڑا دکھ ہوتا ہے نا اس سامنے والے انسان کا آپ کتنے لوگوں کو ایسے لوٹ رہے ہو
جی یہ تو بہت غلط بات ہے کسی کا اتنا ہی گزارا ہوتا ہے کہ جتنا وہ ہار چکا ہوتا ہے اس کے تو گھر پہ گھر پہ بھوک بھوکے مر جائیں گے اس گرباے
واقعی واقعی بہت صحیح بولا آپ نے تو فون تو واقعی ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں جتنا اچھے استعمال کے لے بھی ہے اتنا برے استعمال کے لئے بھی ہے جتنی اچھائیاں وہ دیتا ہے تو اتنی برائیاں بھی لوگ اس سے نکال لیتے ہیں
جی آپ نے بالکل صحیح بات فرمانی ہے آپ میں آپ کو کچھ دیر بعد کال کر رہا ہوں میری ابھ برا بلا رہ کیا دراصل
جی بالکل تو بس مدعا تو یہی نکلتا ہے کہ یہ انسانوں کی نیت پہ ہے کیا آپ فون کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں خیر مجھے آپ سے بات کر کے آپ کی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اور آپ کی ماشاء اللہ سے سوچ بھی بہت اچھا اچ ہے ان سب چیزوں میں تو چلو اللہ حافظ السلام علیکم پھر کبھی ملتے ہیں
انشاء اللہ اللہ حافظ
اللہ حافظ